ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں بھی ٹھیک گھر میں سبھی ٹھیک ہے الحمد للہ آپ سنا آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
شکر ہے اللہ کا اور سناؤ
بس ٹھیک کیا کر رہی تھی
میں آج اپنے کمرے کی کر رہی تھی صفائی بہت ٹائم ہوا تھا نا یہاں جڑو واڑو نہیں مارا
انکل ہاں آپ کے نا انکل کے گھر میں
ہمم اسی وجے سے تو اب میں نے سوچا آج کروں گی اپنے کمرے کی صفائی
اچھا کیا ویسے اب ویکیشن بھی اسٹارٹ ہوئی نا آپ کی
ہاں نا ایک بجے تک بچوں کو پڑھا کے ختم کرتی ہوں پھر کرتی ہوں صفائی
اچھا سبزی کیا پکائی تھی
ہاں سبزی ہم نے ساگ پکایا تھا
ہاں ایسا بھی مزہ ہوتا ہے
ہاں وہی پکایا تھا آج میں نے بولا نا میں بیمار تھی تو
ہاں ہاں پھر فارق ہوئی آپ کو
ہاں ہاں مجھے ہوئی
جی
ا
وہ نہ گرم ہوتا ہے نا اسی لیے وہ شام کو آئے گی
اچھا ٹھیک
ہاں وہ پہلے گئی تھی ہاسپٹل بس ٹھیکس اذان کو ہے نا کھانسیسی اس لیے
کبھی بھی ہے خاص
اور کیا اس کو بہت کھانسی آتی ہے اس کو الرجی ہے
ہائی ہائی ہاں اس کو الرجی لیا ڈاکٹر کے پاس اس نے اس کو
ہاں ہاں پہلے بھی لیا تھا لیکن اب یہ فرق نہیں ہوئی سے ہوئی اس سے اب دوسری جگہ لیا اب انہوں نے بولا ہے دعوائی دو کوئی بات نہیں وہ اصل میں پتا ہے کیا کرتا ہے وہ برف والی پانی سے نا کھیلتا ہے گھر پہ وہ پھر وہ بارف پی والا پانی پیتا ہے چوری چوری پیتا ہے وہ
نہیں اس کو رکھنا چاہیے نا خیال
اور وہ جنگ فوڈ کھاتا ہے وغیرہ اسی سے ہوتا ہے
ہاں اسکول میں بیٹھتا ہے آپ اچھے سے
آرام سے ہاں وہ گھر میں بولتا ہے مجھے اسکول لے جاؤ وہ کا مانتا ہے وہ بولتا ہے مجھے لے جاو
اچھی بات
اور اس کو پتا ہے سیٹرڈے کے دن ایکٹیویٹی ہے وہ بولتا ہے سیٹرڈے کو اور سیٹرڈے کو بولتا ہے ماما کو ماما مجھے اسکول لے جاؤ مجھے ایکٹیویٹی کرنی ہے
دیکھا لکھتا ہے اب آج کچھ
وہ نا کروز لائنز وہ ایسیے ایسیے اسٹریٹ لائنز وہی لکھتا ہے
اچھا ٹھیک چلو اچھی بات
اور فروٹس ویجیٹیبلس تو اس کو یاد ہوئے ہیں
ہاں ان کو تو پہلے اورل اورل ہی کرنا ہے
ہاں آپ کل سے انشاء اللہ وہی آئے گا نا پڑھنے کے لیے شاید تو پھر وہی آپ دیکھ لینا
نہیں
بس بیٹھنا چاہیے وہاں ویسے وہ بیٹھتا ہے آپ کے گھر میں
ہاں وہ جب بچوں کو دیکھے گا تب بیٹھے گا
ہاں ہاں اور خدیین ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
اچھا ساس فون کرتی ہے
ہے نا وہاں بہت زیادہ گرمی ہے اور کیا
اپ کیا
ہاں وہی نا
ہاں سی کبھی
اچھا ٹھیک
مجھے بولو آپ یہ پوفی جائے گی وہاں نورن
ا ابھی تو پتہ اچھا تو ہا ہاں جائے گی شوبو آئے گی نا وہ پھر شاید رات کو جائے گی وہاں
ہاں چلو ٹھیک ہے
وہ پھر جائ ے گی آپ آ جاؤ گی ہمارے گھر اب ہم دو ہی ہے ا کٹھے اپ اور ہم آپ آؤ گی ہمارے گھر آج
ہاں ورنا کیا نہیں میں نے بولا نا میں کر رہی ہوں صفائی اس کے بد میں نہاؤں گی وہاں آؤں گی اس کے بعد مجھے بولا ہے اس نے بسما نے اس کو کچھ کچھ چیزیں وہ لانے بھی جانا ہے مجھے پھر
کون سی چیزیں
اسکول
اچھا ٹھیک ہے اس کو اس نے مت کپڑے دی آپ کیا کیا وہ درجی کو درجی کو دینے ہیں
پہلے ہی نہیں اس نے پہلے ہی ڈالے تھے اس کے پاس تو آپ اس کو لیس ویس
اچھا
اب میں نے اس کو بولا پہلے میں کروں گی صفائی ختم تو پھر جاؤں گی
ہاں ہاں اچھی بات ہے یہی ٹھیک رہے گا
ان کو آئی ہے نا آج وہ
کون
نہیں وہ نا جو نا مسیری بہن ہے ان لوگوں کی ہماری
اچھا
مطلب میں دلشاد آنٹی شاید اس کی بیٹی
اچھا کیسے آئی
ہیلپ کے لیے اس نے بولا تھا دادی کو کچھ دنوں پہلے اس کی ماما نے میں بھیجوں گی اس کو ہیلپ کے لیے تو اب پیچھلے دنوں تھی وہ بیمار
اب وہ بیٹھے گی فی الحال شاید وہاں
نہیں پتا لیکن میں نے اب دیکھو اپنے رشتے دار نہیں آئے اور دیکھو کون آیا
کون آیا ہاں یہ بات تو ہے نا ہاں صیح بات میں نے بنا مجھے لگا اپنی مسری بہنے متائی
ہاں کو وہ آئیں گی
ہم وہ نہیں آتے آج کل نا امید کسی سے نہیں لگانی چاہیے
وہ کچھ عجیب سے لوگ ہیں
اور کیا سمجھ ہی نہیں آتا پتا نہیں ان کو کیا ہوا ہاں آپ کی آواز لیٹ آتی ہے مجھے لگتا ہے یہی مسئلہ پھر آپ کو پیسوں میں بھی بنتا ہے
اب میں کیا کروں اس کا
پتا نہیں شاید نا یہ آپ کو چلتا ہے یہاں پہ صرف خالی ایک آپ پرسن ہو جس کہ صرف آپ ایک ہو جس کی وائس نا لیٹ پہنچتی ہے باقی کسی کی یہ پرابلم نہیں ہے
اب میں دوسری کال میں نا وائی فائی رکھ رکھوں گی بند میں کہوں گی ڈائریکٹ اپنے نے
ہاں وہی رہے گا ٹھیک ویسے دیکھ لینا ٹھیک بات ہے
اور
ہاں میں نے کھایا ماما نے بھی کھایا وہ نماز پیھ
ائے تھی
ہم نے تھا ساگ اور تھی پنیر الگ اب آ جائے گی نا شبو تو پکایا مرغا اور ٹماٹر توپکایا مرغا اور ٹماٹر ہمیں ہے نا یہ سنڈے کو یہ دعوت ان کی سانڈے کو ہے نا دعوت عامر صاحب کی اس بہن کی عامر صاحب اور اس کی بہن کی جی جو
چلو اچھی بات ہے
ہاں اب شبو آ جائے گی وہ سنڈے کو آئیں گے پھر عامر صاب واپس ہی جائے گا اور یے چھوٹی رہے گی
اچھا ٹھیک اس کو تت بہن کو
ابھی مجھے مجھے نہیں پتا ابھی نکلنے کے ٹائم لگے گی پتا وہ مجھے نہیں پتا ہر کوئی مجھے یہی سوال کرتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا
ہوں
اور کیا مجھے مگر ان کا اتنا فیل ہو رہا ہے اب یہ نکل گئے نا یہاں سے جیسے ہم اکیلے ہو گئے خدا کی قسم پورے اکیلے پڑ گئے آپ کو نہیں لگتا ہم پورے اکیلے پڑ گئے
یے تو سیدھی سی بات ہے
کتنا مزہ ہوتا فر چلو اب اللہ ان کو سکون دے ابھی ابھی نہیں ابھی نہیں یے گیارہ منٹ اس پے کرنا چاہیے پھر اگر کچھ منٹس کام بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں تھوڑا زیادہ ہی کرنے چاہیے بات میں نے دیکھا ہے نا رانی کو بھی پتا ہے اسی سے پوچھ لینا
چلو ٹھیک مجھے مت پاتا تھی ابھی تک
ہاں اس میں فائدہ ہے اور باکی ہاں جی گرمی خطرناک ہے گرمی
نہیں ہے وہاں سے اتنی گرمی وہاں کمرے اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں
ہاں کیونکی وہاں ہے نا پیڑ پودے زیادہ وہاں ہوگی برانی نے بولا کل مجھے سردی لگی میں نے فین بند کیا تھوڑا کم کیا
بہت گرمی ہے ٹھنڈی ہے کمروں میں
وہاں پھر مزہ آیا ہوگا آپ کو سونے میں آپ کب جاؤ گی اب پھر سے چلو پھر ٹھیک ہے بعد میں ملتے اللہ حافظ
میں آپ کو بہت